السلامل وعلیکم السلام کیسیے ہیں آپ
میں بالکل خیریت سے ہوں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
انشاء اللہ سب کہہ رہیے ہوتے ہیں ادھر بھی
جی یہ سب خہریت ہے بس یوںی ہاں ابھی پک ہی رہے ہے کھانا بس ابھی تو ٹائم د کھانا پکنے کا ہی تو ٹائم ہو رہا ہے
جی جی ہمارے یہاں بھیہ ابھی کھانے کا وہ ہو رہا ہے مطلب بندوبست کیا جا رہا ہے سب کی فرمائش سے پوچھی جا رہی ہیں کی کیا کون کھائے گا کیونکہ بچوں کا زیادہ مسئلہ رہتا ہے نا کھانے کا
کچھ بنا نہیں سکتے ہیں کوئی کھائے گا ہی نہیں پھر اس کے بعد
جی جی بچوں کا جو تو مسئلہ ہوتا ہے نا کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے وہ تنگ زیادہ کرتے ہیں انشاء اللہ
اب بنا پوچھے بنا لیں گے تو پھر انہیں کچھ پسند ہی نہیں آئے گا کہیں گے نہیں ہم سے بنا پوچھے بنایا ہم نہیں ہیں گے
جی بالکل بالکل ان کو کہ ہی مطلب اچھا کھانا پسند ہے ان کو باہر کا کھانا پسند زیادہ ہے بچے لوگوں کو
بچوں کو باہر کا کانا پسند ہے گھر میں بھی اگر کھائیں گے تو مطلب ان کو پورا ٹیسٹ و مطلب ٹیسٹ ویسٹ سا بھی ایک دم ان کو اچا اچھا چاہیے اس چیز میں کہ ہاں وہ چیز ایک دم اچھی لگے کھے میں
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہاں پر زیادہ مسئلے تو ان کے یہی رہتے ہیں کہ گھر کا کھانا کھانا ہی نہیں ہے وہ تو گھر کا ہوتا ہے نا اسی لیے اور باہر کا سڑا گلا کتنے بھی دنوں بالکل کتنے دنوں کا بھی ہو کیسا بھی ہو کہ کچھ بھی اس میں آ رہا ہو ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے کوئی بھی جانکاری نہیں ہے کہ ہمیں کیا ہی کرنا ہے بس ان کو اپنا
بس ان کو یہ ہے کہ ہاں باہر دکھ گیا لوگ کھا رہے ہیں چار لوگ تو تو وہ چیزب ان کو وہ ساری چیزیں وہ چاہیے ہی پھر
ہوں
ان کو اس میں کچھ برا نہیں لگے گا ہمیں کہ مطلب وہ ساری چیزیں ان کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے پر بچوں کو کہاں ہی کا علم نہیں ہے بالکل بھی بچوں کو
سر جی جی پیسے نا دیکھا جائے نا ہاں پیسے دیکھا جائے نا باہر کی چیزوں میں تو کتنی ملاوٹ آ رہی ہے جیسے کہ ا پنیر ہو گیا اور بھی چیز ہو گئی ابھی سالن وغیرہ ہے وہ بھی انجیکشن وغیرہ سے بنے ہوئے آتے ہیں پھل فروٹ زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتے
جی بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہو گیا کہ باہر کی چیزیں ہم اگر پھل فروٹ بھی لا رہے ہیں وہ بھی اچھی نہیں آ رہی ہے مطلب انہلدی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہماری صحت کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے اگر ہم جاہیں دیکھیں تو کیونکہ ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سی مطلب وہ ہے اصلی ہے یا کون سی جس کو انجیکشن لگا کے پکایا گیا ہے یا جو بھی ہے
جی بالکل بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا کہ باہر کا کھانے میں اتنا ملاوٹ ہو گیا کہ تو بہت دنوں سے مطلب چیز کو رکھتے ہیں پھر بناتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ اس میں باہر کے مسالے وغیرہ آتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے ہاتھ گندے ہے تو گندے ہیں پانی کا استعمال گندا مدے سے بنی ہوئی چیزیں تو باہر کا کھانا انہلدی ہے صحت کے لیے بالکل ہی بیکار ہے انشاء اللہ باہر کے کھانے کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے
پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو بچوں کو لگتا کہ وہ کانے میں بھی ہمے اچھا اچھا ہوگا ہماراری صحت کے لیے وہ چیز اچھی ہوگی پر وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہو ان کے لیے مطلب وہ ان کی صحت کے لیے بالکل انہلدی چیز ہوتی ہے
جی پر کیا ہی کہے نا کہ باہر کے کھانوں میں پت نہیں کیا آتا ہے ایسا کون سے مسالے ہوتے ہیں کیا ملایا جاتا ہے کہ جس سے ہم وہی نہیں کر پاتی ہے کہ مطلب کیا چیز اس کے اندر جو بچوں کو اتنا پسند آتا بچوں کو لت لگ جاتی ہے اس سے باہر کھانے کی کتنا بھی منا کرو اور جیسا ہم سیم گھر پہ بناائے نا اس کو نہیں کھائیں گے اس کا ٹیسٹ پتا پڑ جاتا ہے کہ یہ گھر کی بنی ہوئی چیز ہے
بالکل صحیح فھر ہماری یہاں مطلب ایسا ہے کہ بچوں کو گھر پہ اگر ہم وہی چیز بنا کر دیں گے تو تو وہ ان کو اچھی نہیں لگے گی اور وہی چیز اگر باہر سے آئے گی ا تو وہ چیز ان کو بہت زیادہ اچھی لگ جائے گی
جی بالکل بالکل ابھی کیا ہے نا کہ مطلب باہر کی چیزوں میں اتنی ملاوٹ آ رہی ہے نا کہ بیماری ہو رہی ہے جیسے کہ السر ہو گیا ابھی پیٹ کا درد ہو گیا پتھری ہو گیا پیٹ میں چھالے ہو گئے اتنی بیماریاں چل رہی ہیں اس سے زیادہ پر مطلب بچوں کو عمی ہی نہیں ہے پر ہم لوگوں کی بات بھی تو نہیں سنتے ہم لوگ ان کو سمجھائائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ان کو کھانا ہے اپنا
وہی تو ہمیں بھی مطلب بیچ میں بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم باہر کی چیزیں کھائیں پھر ہم نے نا ایک بار دیکھ لیا ہم باہر سے مطلب ایسے کچھ پنیر وغیرہ ہم نے ایسے آڈر کیا تھا تو اس میں نا کچھ کیڑے ٹائپ کہ اس میں سے نکلے تھے تو ہم اس کے بعد سے دوبارہ کانا ہی بالکل باہر کا بند کر دیے مطلب ہمیں تو بالکل کھا ہی نہیں پساتا کہ مطلب وہ لوگ اتنی انہائجینک چیز بناتے ہیں بنا دیکھے بنا جانے کچھ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں ملا دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیسے ہی پکاتے ہوں گے اس کھانے کو
بالکل ابھی دیکھا جائے نا کہ پہلے کے زمانے میں لوگ اتنا اچھا کھانا کھاتے تھے گھر کا پکا ہوا کھاتے تھ ت سالن ہو گیا فل فروٹ ہو گئے دودھ ہو گیا دہ ہو گیا ان شاء اللہ ان کی صحت بھی اللہ اچھی فرماتا تھا اور کیا ہے کہ مطلب انیں زیادہ دنوں تک مطلب اپنا ہیلدی جوبان رہتے تھے ان کو بیماریاں نہیں تھیں کوئی ایشو نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کی زندگی میں بیماری جیسا آج کل کے بچے دیکھو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب کہ کمزوری ہوتی ہے پریشانیاں ہو رہی ہیں دقت ہو رہی ہے
انیں ساری چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے نا کیونکہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کتنی ساری چیزیں وہ لوگ ملاوٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں تو پت نہیں کہ کون سی دوائی ہے کون سی کیا چیز انہوں نے ملائی ہے اس میں تو ہمیں تو پھر کھاتے ٹائم تو کچھ پتا چلتا ہی نہیں ہے وہی چیزیں جا کر بچوں کے کی باڈی میں ان کی مطلب ان کی طبیعت خراب کرتی ہیں پھر
بالکل بالکل اب مطلب باہر کا کھانا جتنا ہو جتنا اوائڈ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو گھر پہ بنا کے سمجھا اس کر کے یا پھر ان کو مطلب اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے اچھا ان کے من پسند بنا کے کم سے کم اپنا ہیلدی تو ہم بنا کے دیں گے بچوں کے لیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہم مطلب ایسا ہے کہ بچوں کو یہ ساری چیزوں کا علم رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے
ہاں بالکل بالکل بالکل اور بڑے لوگ ہی گھر کے علم مطلب علمت کرتے ہیں نا ان کے لیے کہ مطلب کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے پر آج کل نئی نئی سائڈ ہو گئی ہیں جن سے ہم آن لائن کھانا منگاتے ہیں پتہ ہی نہیں پڑتا باہر بچے کینٹین وغیرہ میں کالج اسکول جا رہے ہیں تو کینٹین وغیرہ میں کھا لیتے ہیں تو بچوں کا کب تک مطلب جی جی بچوں کو مطلب بہت زیادہ
کو ب باباڑے ہی آج کل اتنا کھا لے رہے ہیں مطلب باہر کی چیزیں تو بچے تو دیکھ کر ان کو تو عادت لگے گی
بالکل بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے ابھی ہم لوگوں نے مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو آپ ایک ایک سال کے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو میگی کا شوق ہوتا ہے جب سے پانی میں اگال کے دے دی تو وہ میگی کھا لیتے ہیں بسکٹ کھاتے ہیں چپس وغیرہ کھاتے ہیں یہ سب فوڈ پیکٹ والے فوڈ ہو ہے نا یہ بہت زیادہ بےکار ہوتے ہیں ان سے بیماریاں ب ہیں پر بچے مانتے ہی نہیں ہیں
ہم ہمارے مطلب ہم تو ایسا ہے کہ یہ سحی چیزیں کھانے ہی نہیں دیتے لیکن بچے پھر بھی ضد کرتے تو پھر ہم کیا ہی کر سکتے ہیں بتائیے
جی بالکل ابھی دیکھا جائے نا تو ہاں دودھ ہے دہی ہے اور سبزیاں وغیرہ سب آج کل مطلب ایسا آ رہا ہے بےیکار تو اس سے مطلب مسئلے ہو رہے ہیں بیماریاں بن رہی ہیں
باہر کی چیزیں ساری ہی بےیکار آ رہی ہے ہم پھل فروٹ بھی لیں گے ہم بیچ اسچ میں اب فھل فروٹ مطلب آم لے کر آئے تھے وہ بھی ابھی موسم تو جا رہا ہے آم کا مطلب ختم ہو رہا ہے دھیرے دھیرے تو وہ آم ایسا تھا کہ جیسے انجیکشنس اس کو پکایا گیا وہ اتنا بیکار تھا دیکھنے میں اور ٹیسٹ بھی ایسا کر رہا تھا کہ ہم کسی کو کھانے ہی نہیں دیے ہم اٹھاے سیدھے پھینک دیے اس کو
جی بالکل بالکل مجھے کاربیٹ کے پکے ہوئے اور گوداموں میں پکے ہوئے آتے ہیں پیڑوں کے پھل اس چیز کو دیکھا جائے تو ابھی کھان پین گاؤں میں صحیح ہوتا ہے جیسے کہ دودھ ہو گیا دی ہو گیا سبزیا ہو گئی فل فروٹ ہو گئے گاؤں میں دیکھنے کو تازی ہے ہیلدی ہے
ہم اپنے ہاتھوں سے پر ایسے ایسا ہو رہا ہے نا آج کل پیڑ میں بھی چیزیں نا تازی مطلب خود نیچرل چیز نہیں بھی پیڑ میں بھی لوگ انجیکشن لگا کے پکا دے رہے ہیں ساری چیزیں تو ہم پیڑ سے بھی توڑ رہے تو ہمیں پت نہیں ہے وہ چیز اصلی ہے یا مطلب انجیکشن سے لگی ہوئی ہے
بالکل بالکل بکل بالکل پر ایک چیز تو ہے نا کہ مطلب ہم اپنے کھیتوں میں جگہ ہوتی ہے اپنے گاؤں میں جگہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہم کتے کر لیں ہاں تو مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی ہمیں اچھی کھانے کو مل رہی ہے ان شاء اللہ گاؤں میں اور ہاں اور شہروں میں کیا ہی ہے کچھ نہیں وہ مطلب ہم ان کو بس اتنا کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ مل سکتی ہے کیا بولتے ہیں اس کو پیکٹ کی چیزیں ملتی ہیں آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا بازاروں میں فروزن سبزیاں بھی آنے لگی ہیں بتاؤ ایک ایک دو دو مہینے کی کٹوئی رکھ
جی جی جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں پر یہ ساری چیزوں کا دھیان نہ ہماری جیسے مطلب ہماری گورنمنٹ وغیرہ ان کو دینی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں مارکیٹ میں آئے ہی نا
بالکل دیکھیے آپ ہاں فروزن سبزی جی ہ ہیں مٹن ہو گیا فروزن اور یہ پنیر وغیرہ ہو گیا یہ کب کا رکھا ہوا پیکنگوں کا آ رہا ہے اور یہ بنا دیتے یہ فلانی وہ اس کا یہ فلانی اس کا ہے انساء اللہ یہ جھیہر آ رہا ہے یہ سجھ لو دھیما جھیہر آ رہا ہے
ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جتنی زیادی ہو سکے چیزیں اپنے گھر پہ لگائیں اپنے گھر سے صحی مطلب یوز کریں کیوںکہ باہر کی چیزیں آج کل تو کچھ صحیح نہیں آ رہی ہیں
جی بالکل اگر ہم ہیلدی چیز کھائیں گے تو ہمارے صحت کے لیے بھی اچھی ہوگی انشاء اللہ اور ہماری ت صحت بھی تندرست رہے گی بالکل
جی بالکل ال کل چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ انشاء اللہ ان شاء اللہ حافظ